ہیلو
السلام علیکم باجی
السلام و علیکم
اور سب خیریت
ہاں خیریت
جی تو باجی ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ سراوش سوسل میڈیا یعنی حشن کا فریب یعنی افادیت یہ تعمیری اور اری مجازی اور فلسفہ اس کے بارے میں فرمائیے کچھ آپ
جی آج ہماری اس آج ہماری اس نزدید کا مہور ایک ایسا خلیدی بنیادی اور ت حیاتی موجو ہے جو آج کے دور پر دور میں ہر سال ہر مسکن بن چکا ہے
جی جی
جی ہاں آج ہماری اس تفصیلی گفتگو کا عنوان ہے شراب یہ سوشل میڈیا یعنی سوشل میڈیا کے فائدے اور نقصان اس کی تمییر تعمیری افائیت اثرات ہے جی فرمائیے آپ
ہ جی جی بالکل کیا بات کہی ہے باجی آپ نے کہ جب ہم مزجی دنیا یعنی سوشل میڈیا کے الفوک پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک لاجواب معاجزا اور معلوم ہوتا ہے یعنی اسے انسان کو اظہار ا رائے ابویک یعنی کہ ایک ایسا عزیز منچ عطا کیا ہے کہ جہاں بھگولک شرحدیں بیمانی ہو چکی کہ مگر یہ شوشم کے پیچھے ایک نہایت ہی گہرا اور خوفناک شراب بھی چکا ہوا ہے کہ آج کا انسان اس مجازی دنیا میں اپنی حقیقی شادمانی کو داؤ پر لگا رہا ہے اس نازک صورت حال پر اپنی جنہات کیا کہتی ہے باجی
جی سوشل می سوشل میڈیا دراصل ایک ایسا تاس تھا ہے جس میں امرت اور زہر دونوں ایک ساتھ پروسی گئی ہیں یہ منحصر اس بات پر کرتا ہے کہ ہماریے پیاس کا مزاج کیسا ہے جہاں اس نے گم نام صلاحیتوں کو کو ایک عالمی عالمی شناخت دی ہے وہی اس نے انسانی زہر کو لائک شیئر اور کمنٹ کی کہ ایک کصف دلدل کا قیدی بھی بنا دیا ہے آئیے ہمارے کی خدمت میں سوشل میڈیا کی ان ان دونوں متجاد پہلوں کو نہایت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کا تمی تعمیری ہووشناہ اور فوائد جیسے عالمی رابطہ اور اظہار ایک رائے کی آزادی جی فرمائیے آپ
جی جی جی جی بالکل باجی کیا بات کہی ہے آپ نے کی سب سے پہلے ہم اس کے مشبقت پہلو یعنی اس کے بہترین اپیوگ پر روشنی ڈالتی ہے اس الے نے ساماجک اور ویشوک رابطوں کو جو روانیے دی ہے اس نے ان سے انسان کو کتنا شائعب اختیار بنایا ہے یعنی کہ یہ سوشل میڈیا کا سب سے مقصد اور عظیم کارنامہ ہے اس نے دنیا کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے اجنبی کا مظلوم شخص کو بھی ایک جوان ادا کرتا ہے کہ آج کوئی بھی سائے ہوئے فکر اپنی آواز اپنے افکار اور اپنے ہنر کو بنا کسی سیئر یا بندش نے پوری کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے یعنی ان سے ان لوگوں کو منچ دیا ہے کہ جنہیں مکہ دھارا کے میڈیا نے نظر انداز کر دیا ہے یعنی ساماجک طریقے یعنی انسان کی آوازوں کو آپداؤں کے وقت باہمی مدد کا جو جذبہ ہوتا ہے واہ جی وہ سوشل میڈیا بازی کی انسانی بھائی چارے کی ایک بے مثال نذیر ہوتی ہے کہ ڈیجیٹل معیشت اورحصول علم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جہاں جہاں تک معاشیت اورحصول کی الج علم کا تعلق ہے وہاں تو اس نے روزگار کے نئے دروازے کھول دیے ہیں جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل یعنی کہ سوسل میڈیا وہ محض وقت گزارنے کا مشغلہ نہیں ہے بلکہ کی یہ ڈیجیٹل معاشیات کی ریڑھ ہڈی بن چکی ہے جیسے چھوٹے ویاپاری دستکار اور ہنرمند یعنی بنا کسی بڑے سرمائے نے اپنے کار کو کاروبار کو ویشوک استر پر پھیلا رہے ہیں یعنی جہاں تک تعلیم کا سوال ہے یوٹیوب اور انسٹاگرام جیسے من چاہے مائکرو لرننگ کے ذریعے نوجوان مفت میں کوی مارکیٹنگ اور دیگر جدید ہنر سیکھ یعنی اسنے گیان کے لوگ تنترییکن میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے جیسے سوشل میڈیا کہ مضر اثرات اور نقصان یعنی کہ لگ جدید فریب اور نفرت آر اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل آب اس کے اس تاریک پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہماری نسل کو اندر سے مفلوج کر رہا ہے لوگ دوسروں کی سجی دھجی مزاجی زندگی کو دیکھ کر اپنی حقیقی زندگی سے ملال کرنے لگے ہیں اس نفسیاتی چکر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل بالکل یعنی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کا سب سے مجرم نقصان ہے کہ جس سے زری بھی نفسیاتی اور اور فومو کہتی ہے کہ لوگ اسکرین پر دوسروں کی منشوی مسکراہٹیں میں گاڑیاں اور سیر سپاٹوں کی تصویریں دیکھ کر اپنے وجود کو ان کا سمجھنے لگتے ہیں جیسے اسی انسان کے اندر ااحساس کمتری جڑ پکڑ لیتا ہے اور انسان اپ اپنی حقیقی نعمتوں اور شکر ادا کرنے بھول جاتا ہے اور ایک آندھی دوڑ میں شامل ہو جاتا ہے جسے ریلس اور شارٹس کے بھی مقصد اسکرولنگ میں دماغ میں ڈپومائن کا ایسا نشہ چڑھتا ہے باجی کہ انسان اندر ذہنی افسردگی اور شدید ہی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے یعنی حقیقی تن ائی اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی اس کا ایک اور بڑا المیہ یہ ہوا کہ انسان انسان ڈیجیٹل دنیا میں تو ہزاروں فالوورس رکھتا ہے مگر جب اسے حقیقی زندگی میں کسی ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خود کو بالکل تنہا پاتا ہے جی فرمائیے آپ
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل کیا بات کہی ہے آپ نے کہ سوشل میڈیا نے دور بیٹھے اجنبیوں کو تو قریب لا دیا مگر پاس بیٹھے سگے رشتوں کو کشوں دور دھکیل دیا یعنی ایک ہی کمرے میں بیٹھے چار افراد آس پاس میں بات کرنے کے بجائے اپنی اپنی اسکرین میں مہیویں ہوتی ہیں یعنی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ایکلو ادم انسان کے ارد گرد ایک ایکو چیور بنا دیتی ہے جہاں اسے صرف وہی بچار دکھائی دیتے ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے مگر اسے مشاہعرے میں سہنشیلتا خت ہو رہی ہے اور قج فہمی بڑھ جائے رہی مطلب غلط فہمی بڑھتی جا رہی ہے اور وچارک اگگرواد کو بڑھاوا مل رہا ہے یعنی سائبر خطرہ اور اقلاقی جوالی اش کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل سوشل میڈیا پر جو افواہیں باجی اور سائبر بلنگ کا بازار گرم ہے اس نے تو کئی معصوموں کی زندگی کو نرک بنا دیا ہے اس پر روک لگانا کیوں لازمی ہو چکا ہے جی فرمائیے آپ
جی جی جی اس دور کا سب سے گنونا شائور اپراد ہے کہ گمنامی کا فائدہ اٹھا کر کچھ تنگ نظر اور کاشی جہن لوگ دوسروں کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی آپش شبد کہتی ہیں اور ان کی نجتا کو مجرور کرتی ہیں یعنی ڈی فیک جیسی مصنوعی تکنیکوں نے مہیلاؤں کی عصمت اور عزت کو کو کتری میں ڈال دیا یعنی افواہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہیں کہ پل بھر میں دنگے اور ماتا اشانتی پیدا ہو جاتی ہے یعنی جب تک سوشل میڈیا کو پر ختم قانون جبتے اور یوجرس کے اندر اخلاقی شاع بیت نہیں ہوگا تب تک یہ منچ ائی کر رہا شاجو سامان تیار کرتا رہے گا یعنی یہ تو ت لیے ڈج دور اور حکمتی عمل اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے
جی جی بالکل اب ہمارے سائمن کے کے لیے کچھ ایسے عملی اور سنہری آداب پیش کریں جیسے سے وہ اس جل سے آزاد ہو کر سوشل میڈیا کو محج ایک قدم کی طرح استعمال کر سکیں جی فرمائیے آپ
جی جی جی بالکل یعنی کہ جی ہجور کیونکہ کیوں نہیں اس مجاجی آصری سے نجات پانے کے لیے ہمیں ایک مکمل حکمت اور عمل اختیار کرنی ہوگی یعنی کہ ڈیجیٹل ڈ اسکپ یعنی ہفتے میں کم سے کم کم ایک دن بھر یا کچھ گھنٹے سوسل میڈیا سے مکمل دوری اختیار کرنی ہوگی ایپ ٹائمرس کا استعمال کر کے اسکرین ٹائم کو محدود کریں یعنی کہ ساعوری مشارے یعنی اپنی فیڈ کو کو صاف رکھیں ایسے اکاؤنٹس کو انفالو یا میوٹ کر دیں جو آپ کے ارد ارد یا تناب یا مایوسی پیدا کرتے ہیں یعنی صرف انہیں چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے علم اور ہنر میں اضافہ کریں یعنی تصدیق اور یہ کور یعنی کسی بھی سنسنی کج کور یا پوسٹ آگے بڑھانے سے کلب اس کی پراماانکتا کی جانچ ضرور کریں یعنی جھوٹ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں یعنی حقیقی رشتوں کی آپ یعنی سوشل میڈیا کی ورچوئل دنیا کے باہر نکل کر اصل دوستوں سے ملیے ماتا پتا کی شوبت میں بیٹھےکتابوں کا مطالعہ کریں اور پرکرتی ہاں نند لی حقیقی دنیا کی لجت اس شراب کو مٹا سکتی ہے باجی
جی
اور باجی کہیں کہ سوشل میڈیا نے انسان کو پوری طرح سے جوڑ دیا ہے مگر افسوس ہے کہ وہ خود اپنی ذات سے مکمل طور پر اجنبی ہو رہی ہے تو خدا حافظ باجی
جی
ہوں